وورحمۃ اللہ
لیک السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ آب ٹھیک ہو اچھے سے
ٹھیک ہے گھر کا سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک میں ایک مضمون پر آپ سے گفتگو کرنا
جی جی جی بتائیے جی جی بتائیے آپ سے تو ہمیں سننا
ہ میری زندگی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ میں ہر روز کچھ نیا سیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی شخصیت کو بہتر بناؤ میرا ماننا یہ ہے کہ علم کی سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ علم ہی وہ
علم ہی روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے جی بہت ہی بڑھیا انسان سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے جی جی وہ نہ صرف اپنی سوچ کو وسیع کرتا ہے جی جی بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتا ہے جی بہت بڑھیا میری روز مرہ زندگی میں تعلیمی محنت اور نظم و سبت کو خاص اہمیت حاصل ہے جی جی بہت بڑھیا
اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اور ہر دن کو ایک نئے موقعے کے طور پر استعمال کرو
جی بہت بڑھیا ہے جی آپ تو پوری بات میں ہر بات ایک صحیح کی جو بھی آپ نے ابھی جو باتیں کی وہ بہت ہی صحیح اور بہت ک چسپواتے ہیں کیونکہ آج کل کا جو ہم ہمارا ماحول ہے تو اس حساب سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے ماحول میں لا علمی بڑھ رہی ہے ایک شخص علم حاصل کرنے کے باوجود
بالکل ہماری زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں لیکن یہ مشکلات ہمیں مضبوط بنا دی ہے اگر انسان ہمت اور صبر کے ساتھ اپنے مسائل کا سامنا کرے تو کامیابی اس کے قدم چن دی ہے ناکامی درل کی طرف پہلا قدم ہوتی ہے
جی بے شک بےک اس اس سے ہمیں اپنی غلطیوں کا اااستا ہے ہم بہتر فیصلے کرنا جی جی جی جی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے ج
کہ ان کا مقابلہ اعتماد اور حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے
جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا جی تو یہی جیت آپ کی بات پوری صحی ہے ایک سو ایک پرسینٹ آپ کی بات صحیح ہے اور آپ نے جو مضمون اٹھایا ہے علم کے بارے میں یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی عمدہ مضمون ہے کیونکہ اس کے بارے میں اگر ہم رات دن بھی بولے رات دن بھی اس کے بارے میں ہم گفتگو کرے تو بھی یہ ایسا مضمون ہے جو ختم ختم ہونے والا نہیں
بالکل بالکل دراصل رشتے اور اخلاق بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ عزت محبت اور خلوص سے پیش آئے نرم گفت گو اچھے الفاظ اور مثبت رویہ نہ صرف دوسروں کے دل جیت لیتا ہے بلکہ سہیب صاحب انسان کی اپنی شخصیت کو بھی نکھار نکھارتا ہے ہمیں ہمیشہ سوچ بولنے وعدے پورے کر
پورے کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی ایسی جی جی ایسے آپ بولیے نہیں صاب جی آگے بولیے ایسے بولا کرے کہ آپ کیا اس میں پہنچتے ہیں تو آپ بتانا چاہوں کہ آپ اس معاملے میں ہم جتنا بھی بولے وہ کم ہے اور اگر اس معاملے میں ہم آج کل کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے ماحول میں اس بات کی اہمیت نہیں رہ گئی کہ دوسرے انسان کی کیا وقت اسے انسان کی عزت آج بہت ہی کم مانی جاتی ہے کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ علم کو چھوڑ کر پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج کل کے لوگوں نے علم کو نیچے دکھانے کے لیے اور پیسوں کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے صرف پیسا پیسا کرتے رہتے ہیں
بالکل علم تو بہت ہیں آج لیکن اس پر اعتماد بہت کم ہے
جی جی اعتماد کم ہے بہت ہی زیادہ اعتماد کم ہے کیونکہ آج کل کے لوگ اگر ان حاصل بھی کر
لیے ایک عظیم نعمت ہے پہاڑ دریا درخت اور کھلے آسمان انسان کو سکون اور تازگی کا احساس دلاتے ہیں جب ہم قدرت کے قریب وقت
ب وقت گزارتے ہیں تو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے
دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اس لیے ہمیں ماحول کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی زمین کو صاف اور خوبصورت رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
جی جی آپ نے بہت ہی جی آپ نے یہ بہت امدباد کی کہ ہمیں اپنی زمین اور اپنے ماحول کو عمدہ رکھنے کے لیے اور صاف و ستھرا رکھنے میں محنت کرنی چاہیے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آج آج آپس کا آ آس پاس کا ماحول ہے وہ بہت ہی زیادہ آلودہ اور لیز ہو گیا ہے
جی
بہت ساری بیماریاں پنپ رہی ہے اور لالاج بیماریاں پنپ رہی ہے جس کا ہمارے پاس اور اس دنیا میں کوئی علاج بھی نہیں ہے اور اس کا شکار خالی بوڑھے اور بزرگ نہیں جی جی بوڑھے بزرگ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں بچ اس میں جی چھوٹے چھوٹے بچے اس میں ماں اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی جان گوا رہے ہیں اور اس کی جو غلطی ہے وہ جی ہماری انسانیت پہ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی انسانیت کو چھوڑ کر پیسوں کے پیچھے جانا ہم نے کر دیا اور اپنا جو ماحول ہے اسی اتنا خلیز کر دیا کہ ہم اب خود ہمیں وہ ماحول گٹن گھٹن گھٹن ہو رہی ہے
بالکل دراصل آخر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اصل حسن شکر گزار محنت اور اد میں امید میں پوشیدہ ہے جو شخص اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کر ہے مسلسل محنت کرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ وچار کرتا ہے وہ بالکل کامیاب ہو جاتا ہے
جی بے شک بہت صحیح بات کہی ہے آپ نے آپ کی ان باتوں سے میں بہت متاثر ہو چکا ہوں اور مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ گفتگو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی علم حاصل کرنے والی بننے والی ہے کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں ایک الگ ہی انداز میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے اور آپ اسی علم کے خزانے سے ایک ایک کطرہ ایک ایک
جی جی جی جی بالکل جی جی بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست رشتے ار احباب جو ہمارے پیارے ہیں ہم ان کو بھی یہ صلاحیت دیں کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی نعمت ہے اور اس علم پر قدر اس علم کی کرنا اس علم پر اعتماد کرنا وہ بہت ضروری ہے لیے ہیں چونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے علم کو بہت پیچھا چھوڑا ہے ماحولیاتی آلودگی کے بھی بہت بڑھایا ہے چونکہ لوگ اپنے احباب رشتے دار محبت پیار کرنے والوں کے ساتھ کہیں بھی اگر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت کوڑا کرکٹ وہاں پر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری قدرتی قدرتی پیڑ پودے
جی جی جی آج کل ہم اپنے ماحول کی جو قدر اور قیمت ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور لیکن یہی قدر و قیمت ہم اس وقت سمجھیں گے جب ماحول ہم سے چھن جائے گا جب صاف صفائی ہم سے چھن جائیں گی جب یہ خوبصورت نظارے ہم سے چھن جائیں گے اور یہ خوبصورت نظارے خالی ہمارے لیے آنکھوں کے لیے دن آنکھوں کے لیے اچھی نہیں ہے یہ ہماری روزی روٹی کا ذریعہ بھی بنتی ہے کیونک آپ کو پتا ہے کہ یہاں بہت سارے سیاح آتے ہیں اور وہی سیاح لطف اندوز چیزوں اور لطف اندوز ماحول کی جو خوبصورتی ہے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہے اور اسی دیکھنے میں ہماری جو ہے ہماری جو قدر و قیمت ہے وہ انہیں پتا چلتا ہے لیکن ہم اپنے ہی پیروں پر کلہاری مار رہے ہیں جو ہم اپنے یہ ماحول کو گلیش اور گندا کر رہے ہیں
بالکل بالکل اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات بھی دیکھنی پڑے گی جو مستقبل ہمارا آئندہ والا حال جو ہمارا ہے اس میں بھی بہت برا اثر پڑنے والا ہے چونکہ ہم صاف پانی کے لیے محتاج ہو جائیں گے ہم بیماریوں کو جنم دیتے ہیں جو کہ ہمارے اور ہمارے بچوں
جی بہت ہی جی بہت برا اثر ہے بہت برا اثر جی اسی لیے تو اسی بات پہ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی ماحول سے پیسے بھی کما رہے ہیں اور اسی ماحول کو گلیز کر کے جو بیماریاں پنپ رہی ہے اس پہ وہی پیسہ گوا رہے ہیں تو اپنے اس میں ہمارے ال کچھ فائدہ ہی ہو رہا ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے اور ہم آج کل یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو ہمارا ہمارا جو یہ لوگ اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں تو اس ترقی میں اصلی ترقی نہیں ایک چھپی ہوئی بربادی لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے اور ایسی بربادی ہمارے لیے جی جی بربادی وہ چلتی رہے گی جب تک کہ ہم خود اپنا دھیان اور اپنے ماحول کا د
بالکل دراصل انسان جو شخصیت ہے اس کے خیالات ہیں عادات اور اعمال سے پہچانی جاتی ہے ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں صرف خواہش کرنے سے نہیں مل بلکہ مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے حاصل ہوتی جو لوگ اپنے مقصد کو واضح رکھتے ہیں اور ہر دن اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں وہ آخر کار اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں وقت کی قدر کرنا بھی
کرنا بھی کامیابی کی جر جی جی بہت ہی بڑھیا بات آپ نے کر جاتا ہے جی جی واپس نہیں آ جی کبھی واپس نہیں آ لوگ اپنے وقت کو قتی سمجھتے ہیں جی جی جی کاموں میں حاصل کرتے ہیں جی آپ نے بہت ہی بڑھیا بات وہ سارا اپنا وقت ضائیا کر جی جی جی آپ میں اسی پہ میں آپ کو بات ایک بولنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو نوجوان اور آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ اپنے وقت کی کدوں قیمت نہیں جانتا وقت کی قدر و قیمت ہمارے بزرگ کو جانتے تھے جی بزرگ ہمارے جانتے تھے جو اپنے وقت اور اپنے جو اس کی جو اس میں ہمارے پاس جو اعضا موجود ہے ان کی ایسی ایسے اچھے طریقے اس اچھے طریقے سے ان کا استعمال کرتے تھے کہ انہیں ان پر تھوڑا سا بھی رنج غم نہیں ہوتا تھا ان کی زندگی بہت ہی ا اچھے اور سکون سے گزرتی تھی لیکن آج کل کی جو نسل ہے وہ جلد بازی میں متوجہ ہے
پچھتاوے اور اس سے دنیا سے بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کتابیں صرف معلومات کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ انسان کو مختلف تجر بات خیالات اور نظریات سے بھی دوشناس کراتی ہے ایک اچھی کتاب انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے اور اسے نئی راہوں سے متعارف کرا سکتی ہے اس لیے ہر شخص کو روزان کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عاداد اپنانی چاہیے تاکہ اس کا متحرک رہے اور اس کے علم میں اضافہ ہو جائے
آپ نے کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتابوں ہمارے جو کتابات کے دکانات ہیں وہ کتابات کے دکانات بند کر کے ان میں جوتے اور باقی چیزیں فراہم کی جاتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو ماحول ہمارے جو لوگ ہے ہمارے جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہے اور ہم خود لے کر ہم کتنے گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ آج کل کے لوگوں کو یہ پتا نہیں کتاب انسان کو جاہل سے نیک راس پہ لاتی ہے وہ کتاب آپ کو اتنی زیادہ جانکاری اور معلومات دیتی ہے کہ وہ آپ انسان جی جی جی بہت بہت بڑھیا آپ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ کیسے چلنا چاہیے
بالکل بالکل آپ کی بات سے پورا مطمئن ہوں میں
جی جی بہت بڑھیا بہت بڑیا آپ نے بہت اچھا مضمون کابی نہ صرف دولت یا شہرت کا نام م گا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے کردار اخلاق اور روبے سے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لے جی ایسا شخص جو دوسروں کے لیے آسانی
کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کا دکھ درد میں شریک ہوتا ہے وہ
دون معاشرے کا قیمتی فرض سمجھا جاتا ہے انسان کی اصل دولت اس کا اچھا کردار اور نیک نامی ہے اور احترام جلاتے جی جی جی بہت ہی بڑھیا بات دھی آپ آپ نے آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے پتا چلا کہ مجھے آپ سے سیکھنے کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں اور یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ آگے بھی چلتی رہیں گی اور آپ سے آگ بھی گفتگو ہوتی رہے گی تاکہ آپ کا آپ کے پاس جو علم ہے باقی مجھ تک پہنچے اور میرے ذریعے باقی وں تک پہنچے کیوںکہ علم کے بارے میں ایک بار بڑی ہی اچھی کوشش جی کہ علم ہمے ذریعے سے اگر اور لوگوں کو فائدہ پہنچے بالکل بالکل جی کہ علم ہم ج نا بانٹتے ہیں اتنا وہ بانٹتا
اتنا ہمارا علم بڑھ جائے گا
جی اوکے